وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیال ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کاا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو
جی بالکل میں بھی ٹھیک ہوں اور سنائ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک ہے
تو جی بالکل ہمارے یہاں پہ سبھی ٹھیک ہیں اور سنائیے کس بارے میں بات کرنا چاہیں گے ابھی
بس میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کتنی فضول خرچی کرتے ہیں لوگ جس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں
جی بالکل
اگر ہم دیکھیں گے تو پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے آج کے دور پہ اس کے بعد جو ہم خرچے کرتے ہے جو جس کی ہمیں زیادہ کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے پھر بھی ہم وہ خرچے کرتے ہیں بس ا اپنے شوقوں کے لیے اپنے شوق پورے کرنے یا پھر ایسے ہی بنا وجہ کوئی خرچہ یا جتنا ہمیں خرچہ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے زیادہ بچت نہیں کرتے اس وجہ سے کتنی پریشانیاں ہوتی ہو ہے آج کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے
جی جی جی جی میرے خیال سے پیسے بچا کرنا اور خرچ کرنا دون دونوں ہی زندگی کا کا ایک مان لیجیے بہت ضروری حصہ ہے لیکن اگر مجھے ان دونوں میں سے ایک چیز کو اہمیت دینی ہوگی تو میں پیسے بچت کرنے کو اہمیت دوں گا کیونکہ دیکھیے پیسے کیونکہ جو پیسے کمانا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا لوگ بہت محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اس لیے ہمیں اس سے سوچ سمجھ کا استعمال کرنا چاہیے تو اگر ہم اگر ہم جو جو بھی کماتے ہیں مان لیجیے سب کچھ فورا خرچ کر دیں گے تو اگر کوی مصیبت کے وقت جب ہمیں پیسے ضرورت رہتی ہے تو بہت مشکل مشکلات آ سکتی ہے اس کے وقت ہمیں تو اس لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ کہ جو ہمارے پیسے ہیں ہمیشہ اس کی بچت کرے تو دیکھا جائے بچت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے اگر خدا نہ خواستہ اچانک کوئی ایسی مصیبت آ سکے آ جائے جیسے کوئی بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے ہمیں پیسے وغیرہ کی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اگر ہم جیسے آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم فضول خرچی بہت کرتے ہیں اگر ہم ایسی ہی فضول خرچی کرنے لگے اور کچھ پیسے جمع نہ کیے ہو تو اس وقت خقت ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر یا پڑھائی کے لیے مان لیجیے کبھی کبھی کبھار ہمیں پڑھائی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز آ جاتی ہے ہماری زندگی میں جو ہم نے سمج ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو ہمیں اس ائم اس وقت پیسے کی ضرورت پڑ اگر ہم نے پہلے سے کچھ پیسے بچا کے نہیں رکھے ہوں گے تو اس ٹائم ہمیں بہت دقتیں ہوتی ہیں ہمیں کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے یا کسی سے مانگنا پڑتا ہے کہ ہماری ابھی مصیبت ہے تو ہماری مدد کر دی جیا کچھ
تو پیس میرے حساب سے پیسے بچانا بہت ہی زیادہ ہماری زندگی میں ضروری حصہ ہے
ہاں میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں چاہے کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں خاص طور پر ہمیں چاہے کہ ہم طریقے ڈھونڈے جن سے ہم اپنے پیسے بچت کرے ہم زیادہ سے زیادہ پیسے بچائے نہ کہ خرچ کرے زیادہ سے زیادہ
جی جی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مان لیجیے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم پیسے بچت کریں کہ بہت لوگ سوچیں کہ اب یہ بول رہا ہے کہ پیسے بچت کرنا ہے صرف بچت کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہ پیسے ہم بالکل ہی خرچ نہ کریں پیسے خرچ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اپنے کھانے پینے کا سامان رہنا چاہیے ہمارے پاس اگر ہم اس پہ یا کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا کہیں جانے وغیرہ کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے لوکل جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو پیسے دینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ت کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پائ تو یہ سب ضروری چیزیں ہیں میرا مطلب تھا اس سے یہ کہ ہم کسی ایسی چیز پہ جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس پہ پیسے خرچ نہ کریں اگر دیکھا جائے جو آج کل جی جی
اگر ہم دیکھیں گے تو آج کل کے دور میں جو ہم دیکھیں گے ہمارے روزمرہ کے خرچ جتنے بھی ہوتے جیسے ہمیں ہمارے اپنے گھر کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں یا پھر ہمارے بچوں کی پڑھائی کے خرچے ہوتے یا کبھی کوئی بیمار ہو جائے اس خرچے ہوتے وہ تو خرچے کرنا ضروری ہے یہاں پہ ہم جو پیسے بچ پہنچانے کی بات کر رہے وہ اس سے مراد ہے کہ جو بھی ہم کوئی فضول خرچی کرتے ہیں وہ پیسے ہم اگر بچائیں گے تو ہم وہ پیسے بچت کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھ کیونکہ ہم کبھی کبھار کرتے ہیں کام ہمیں مان لیجیے ہمیں شادی پہ جانا ہوگا کہیں پہ تو اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی کچھ کپڑے ہوتے ہیں تو کپڑے تو ہر کسی کے پاس پہلے سے ہی ہوتے کچھ کپڑے جو کہ کپڑے ایسے ہوتے جو ہم نے زیادہ تر نہیں لگائے ہوتے جو نہیں ہوتے لیکن شادیوں پہ ہم کرتے کام ہم پھر بھی زیادہ سے ضرورت سے زیادہ سے زیادہ نئے نئے کپڑے لاتے ہیں جس سے پرانے کپڑے ضائع ہو جاتے ہیں اگر ہمب وہ نئے نئے کپڑے زیادہ زیاد سے زیادہ نئے نئے کپڑے لانے سے ب اس سے بہتر ہم پرانے کپڑے جو زیادہ جو زیادہ ہم نے استعمال نہیں کیے ہوں گے نہیں ہوں گے وہی ہم استعمال کریں تو ہم وہ پیسے بچا سکتے ہیں یا اگر ہم آج کل کے دیکھیں گے شادیوں پہ میں بھی زیادہ خرچے ہوتے اکثر میں شادیوں پہ سب سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں ہم یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے پھر چاہے اگر ہم بات کریں گے
بالکل
چھوٹی چھوٹی چیزیں سے لیکن بڑی بڑی چیزوں تک ہم کافی زیادہ فضول خرچے کر لیتے یہاں پر شادیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی ہماری ضرورت جو ہمیں چاہیے جو ہمارے خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے اتنا خرچ کرے باقی پیسے ہم بچت کر سکتے مجھے قصہ یاد آ رہا ہے اپنا جب میں پڑھتا تھا کالج کے دنوں میں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں گھر پہ ملتے تھے پیسے کالج جانے کے لیے یا منتھلی مہینہ مہینے کا ایک خرچہ ملتا تھا جس کو ہم پواکیٹ منی کہتے تھے تو میں پہلے کے دنوں میں جب کالج جاتا تھا تو میں فضول خرچی تھوڑا تھوڑی سی زیادہ کر لیتا تھا وہ اس لحاظ سے کرتا تھا کہ میں زیادہ تر باہر کی چیزیں کھانے لگا تھا ان میں پیسے فضول خرچ کر لیتا تھا پھر ایک ٹائم ایسا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے اس یہ ارادہ کیا کہ میں آج سے باہر کی چیزیں نہیں کھاؤں گا تو میں دیکھوں گا مجھے کتنے پیسے بچت ہو سکتے ہیں تو پھر میں نے تین چار مہینوں تک کیا کام نے تین چار مہیوں تک جو بھی م مجھ لگا کہ مجھے باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جن پہ مجھے فضول خرچی ہوتی ہے میں نے وہ کام کیا میں نے وہ پیسے بچت کیے اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس سے اس کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی تو مجھے جو میں نے پیسے بچت کیے تھے مجھے وہی پیسے کام آئے اپنے ٹائم پہ تو مجھے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی تھی
جی جی
جو میں نے پیسے بچت کیے تھے مجھے وہ پیسے کام آئے تھے اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا جو میں نے فضول خرچی نہیں کی تھی ایک تو اس میری صحت جو میں جو میں کھاتا تھا باہر کی چیزیں آپ کو معلوم گا باہر کی چیزیں کھانے سے تو پہلے صحت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے میری صحت پہ زیادہ اثر خراب اثرات نہیں پڑے اور جو مجھے پیسے کی ضرورت پڑی تھی آگے آنے والے وقت پہ وہ مجھے پوری ہو پائی
جی جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے آج کل جو سوشل میڈیا وہی میں بولنے والا تھا کہ اگر دیکھا جائے جو لوگ آج کل سوشل میڈیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آج کل نیا فون آیا ہے کسی کے پاس اچھا فون ہے یا وہ انسان میرے سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتا ہے وہ بولتا ہے میں بھی یہیں کپڑے لاؤں گا تو کسی برانڈ کے شوز منگوا لیے اس نے کسی برانڈ کے کپڑے وغیرہ منگوا لیے یا دوسرے لوگ کو لوگوں کو دیکھ کر نیا نیا موبائل منگوا لیا جبکہ اس کو وہ اس کی ضرورت نہیں رہتی وہ پھر بھی ان چیزوں پہ پیسے استعمال کرتا ہے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ بھی ان کے جیسا دکھنا لگ دکھنے لگ جائے تو میرے حساب سے سب سے یہ فضول خرچی ہے
ہاں مجھے یہ آپ سے اس بات سے سہمت ہوں
جی بالکل اور اور اگر ہم بات کریں کہ ہم یہ پیسے بچ کیسے کر سکتے میرے حساب سے جو بہترین طریقہ ہے پیسے بچت کرنے کا تو ہم کو پہلے ہی دیکھ لنے چاہیے کہ ہمارے جو ضروری خرچے ہیں جو ہماری زندگی میں ضروری خرچے ہیں ان پہ پہلے دیکھ لینے چاہیے وہ کت کتنا کیا ہے کتنے کا ہے اگر ہم کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں تو ہم دو ہزار روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں یا دس ہزار خرچ کر رہے ہیں تو پھر جو باقی بچ جاتا ہے اس کا ہم کچھ پرسنٹ سیونگ میں رکھ سکتے ہیں اس کے دیکھا جائے کچھ چھوٹا موٹا سا حصہ اس سے اٹھا لے تو ہم بچت کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے کام سکے
ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم جتنا بھی ہم دیکھیں گے اگر مہینے میں جتنا اگر ہم مان لیں گے مہینے میں کوئی بیس ہزار کماتا ہے تو وہ پہل ہی دیکھے گا میرے گھر کے اخراجات کتنے ہو پورے ہوتے اگر اس کے گھر کے اراجات دس بارہ ہزار میں آ جاتا ایک مہینے کے تو اس کے بعد جتنے بھی پیسے آٹھ دس ہزار بچ جاتے ہیں اس کے اس میں سے وہ رکھ سکتا ہے کچھ پیسے الگ سے بچا کر جو کہ اس کو لگے گا آگے واقع جو کہ اس کے لیے آگے آنے والے وقت میں کام آ سکتے ہے
جی جی بالکل تو
وہ بڑا اچھا لگا آپ سے اس متعلق بات کرتے ہیں
جی بالکل بالکل چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ